نہیں اصلی میں پتا ہے کیا ہو گیا آپ نے ہاں نہیں نہیں آپ نہیں مجھے نہیں پتا تھا آپ کرنے والے تو اس لیے کیونکہ میں آپ نے کہا تھا نا ایک صرف
اچھا ٹھیک ہائے میں خود ہی بول گئی تھی آپ کے کتنے ابھی امتحانات باقی ہے
میرے تو بھی دو نئے سمسٹرس لگ گئے ہیں نا ابھی تو اس
آپ چوری چا کریی تو نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے ان کو وہی پے لاے کہاں سے یہ لائے کہاں سے
یہ میں نے خانمو سائڈ سے لے جی عالم کے کچھ دوست سے عالم کے کچھ دوست سے ہاں جی جی ان سے میں نےلائے یہ
جی ہاں ہمارا تو ہمارا تو لڑکوں کا بہت ہی ہے میں ان کو بولتا ہوں ہاں بھائی یہ کر دو وہ کہتے ہیں ہاں صاحب بھائیا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ہاں بس ہو گیا میرے پاس تو اپ کا نمبر ہی نہیں ہے کیا بول رہے آپ اتنے جو ہے کوئی بھی دیکھ لو
اچھا خیر چھوڑا اب کوئی بات نہیں آپ وہ دیکھ رکھے گے ہم اور بتاؤ آپ آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے
وہ بس ابھی مطلب ریلے ویلے دیکھ رہا ہے جی اور انہیں چیزوں میں جو مصروف رہتا ہے جی جی ہاں وہی تو اب یہی بات تو ہے آج عائشہ بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا لا اچ نینا نہیں خوشی کی چیز ہی کہاں آئی ہے
چھوٹی کے یہاں میں نے اس کو دیکھا اس نے مجھے نہیں دیکھا اس نے بھی مجھے دیکھا لیکن میں نے اس کو فیل نہیں کروایا کہ میں نے دیکھا
اچھا ٹھیک مر گیے اگر یہ آڈیو کسی کے پاس گیا تو نہیں وہ تو نہیں کرتے نا ہاں پتا نہیں ابھی ابھی تو ان نے شروع نہیں کیا تھا مجھے بہت ڈر ہے جی جی جی یہ بات ہے چلیے کوئی بات نہیں اس اچھے سے ہم بات کریں گے تو مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے اس دن میں آپ کا دن کا آپ کا حال کیا تھا دن میں آپ اس نے آج کیا کیا کیا کھچ نہیں میں صبح اٹھی میں اس کے ساتھ ہی رونے والی تھی نہیں مجھے آپ مارا مجھے آپ ایک بات بتا دیجیے آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ صبح نہیں میں نے تو نہیں دیکھا میں نے صبح ہی دیکھا کیونکہ مجھے کامران کو فون کرا تھا تو میں نے واٹس اپ کھلایا تو وہاں پر آپ کے میں نے میسج دیکھی کہ آپ اگر جلدی اٹھے تو مجھے اٹھا دینا تو پر آپ نے اپنا نیٹ ویٹ بند رکھا تھا تو اس وقت جیسے فون کر سکتے تھے نا فون ہوتا ہے نا نیٹ بند ہوگا تو نہیں میرے پاس ریچارج ختم ہو گیا تھا جی جی ایک دن پہلے ہی ہو گیا تھا کر اچھا چلیے اچھی بات ہے پھر کتنے بجے اٹھے تھے آپ جی ہ تو پوچھو ہی ہے پھر آٹھ بجے جؤ
پھر میں اٹھتے اٹھتے گیارہ بجے میں ساڑھے
ساڑے س ساس او ہو ہو ہو ہو بہت ہی زیادہ اپپ نے نیند کی ہے اپنی پوری جی پھر کیا کیا
بس پھر اٹھی پھر میں اس کے بعد لڑ رہی تھی زندگی سے کہ کیا کروں میں اس لیپ ٹاپ کا ادھر فون ادھر فون اس کو فون اس کو فون پھر میں نے مجھی کو بھی فون کیا پھر اس نے آ جاؤ پھر میں لپٹاپ لے کے گئی پھر اس نے اس کو فون کیا اتنی کڑی دھوپ میں میں گئی پھر اس نے کا چھوڑو آ جب لی رکھو ہمیں ٹائل دیکھنے جانا ہے ساتھ چلو ہمارے
ہاں ٹھیک ٹھیک رہنے دو آپ اچھا
تو پھر میں گئی ہی نہیں تو
ٹھیک پھر ابراہیم نے بھی اس کو ٹھیک کیا ن میٹگ کر کے دیکھاھر چ آتاب ہاں ہاں وہ تو دیکھتے ہی اس کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی ٹھیک کرنے والا آ گیا ہے سامنے تو یہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لیتا ہے بہت ہی خطرناک قسم کا انسان ہے جی مشین ہے جی جی وہ تو بہت ہی زیادہ ہے اور پھر پھر کیا کیا پھر وہاں سے کب آیا واپس پھر ہم اسٹائل والے کے پاس وئے ٹھیک ٹھیک
وہیں سے کوئی ٹائل والے تھے ان کو ٹائل والائل دیکھنے تھے پھر وہاں سے واپس آئے تو بس مجھے ادھر چھوڑا باہر اور بولو گھر
ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک اس کے بعد پھر وہاں کا وہاں کا پلان کیسے منعخد
کہاں کا پلان کچھ نہیں میں بس بیٹھی تھی میں سوچ رہی تھی میں نے بولا تھا نا آپ کو پارس تو میں جاؤں گی ایسے یہاں میں نے سوچا دن میں نکل ہی نہیں پاا یہ اس کو تو میں بولوں گی یہ تو نکلے گا لیکن میں نہیں نکل پاؤں گی م نے سوچ اب اچھا مسم ہے ابھی چلتے ہیں اور وہی سے کچھ کھائیں گے بھی پھر ہم گئے تو
ہوں
پہلے میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا آئے گا اس سے پھر وہاں کچھ نہیں بولے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو فون کیا اوپر آ کے تو میں کہ آئے گا ا اتنی رات کو مہنگا کیوں تمہیں کیا یہ کیا کہتے ہیں عزت لٹنے کا خطرہ ہے تمہیں جو تمہیں لے کے صرف ویسے بولا میرا خود کو مینک ت میںہیں کیا ہے
تمہیں کیا ہے تمہیں کون صحیح پڑھے ہاں وہی وہی پھر کیس وہانا
پتا نہیں بول بلا اچھا پانچ منٹ میں آتا ہوں مگا اچھا ٹھیک ہے
ٹھیک
میں نے کہ لیکن مجھے جلدی نہیں کرنا پھر چلو چلو چلو چلو چلو ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا اگر کبھی کسی دن ہم مارکیٹ چلے گئے وہ اس کو پچاس ہزار فون کرتا ہے کہاں پہنچے پانچ منٹ دو منٹ کدار کدار ک
ہ نہیں مجھے گند لگتا ہے جو بار بار ب ٹائم لگے گا وہی وہی وہی وہ ب تو ہے اب نکلے ہیں تو مطلب پتا ہی ہے بقت تو لگے گا ہی ایسیے ہی ایسا ایسے ہی تو واپس نہیں آئے گا نا ک لیا ہو تو پھر کیا کیا کھایا وہاں پر ہاں جی میرا تو میچ ہے کل
کچھ بس بار بھی بار بھی کیو سکھائی ہم گئے تھے کوئی آئس کریم بھی ت وہاں پہ اینڈ اس کا تو فریش بھی کھائیں گے لیکن اس کو پیچھے سے جلدی جلدی تھی نا نام کوئی آئس کریم وہاں پہ کوئی مس
ویڈیو بھی دیکھی ت میں نے انٹرنیٹ پہ ٹیک ٹھیک
تو لیکن اس نے کہا فلیور میں اس کو کہہ رہی ہوں آپ کیا ریکمینڈ کرو گے مطلب یہاں کیا سب سے فیمس ہے وہ کہہ رہے فیمس ومس چھوڑو فلیور چھوڑو ختم ہی ہو گیا سا
ختم ہو گیا پھر ہم و بس نے اصل میں مجھے آئس کریم کا بھی موڈ ٹھیک ٹھیک
بس کر آ گئے واپس وہاں سے کچھ اور تھا ہی نہیں وہاں سے موسٹلی یہی ہے باربیکیوز وغیرہ ہی ہے نا وہین نہیں ہاں اچھی تھی مجھے اچھی لگی مطلب ہم نے ایک ایک ہی کہا ہے اور ہم اتنا ہم نے پہلے کہا تھا ہم دو لائیں گے پھر سنو نا ہمیں لگا تھا کہ میں اس کو کہہ رہی تھی ہم دو دو لائیں گے لیکن وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں ا میٹ اتنا اتنا بڑا تھا پیس کہ وہ ایک سے زیادہ نہیں کھائی گئی
او ہوو ہو آپ کو تو اچھا کتنے کی دی اس نے پھر ایک
ون نائنٹی فائیو کیک
ایک ہاں یہ کھایا مطلب یہ کیا کھایا کیا ہے ون نائنٹی فائیو میں کیا کھایا ہے یہ یہ مٹن کھایا
ہاں
کیوں بیف کھانا تھا یار بیف میں مطلب
اس میں وہاں وہاں بیف کا آپشن ہی نہیں تھا وہاں صرف مٹن لکھا ہوا تھا
ارے یار آپ نے یہی غلطی کی ہے نا بیف کی تج آپ دو کھاؤ گی ٹھیک ہے وہ فف روپیز کی دیتا ہے اس کی دوکا ہوگی ہنڈریڈ کی ہے نا مطلب مزہ
لیکن میں نے کبھی خود
خود پے نہیں کیا مجھے وہاں کا پت نہیں نہ میں آڈر کودتا اور پ تھا تو ہاں وہ اصلی میںت کیا سب سے اچھی جو آج تک مجچے لگی نا جو تج وہ کھائی ہم نے مکائی پارک فور شور میں ہم ایک بار آ رہے تھے کھیل ارے یار مطلب
ہماں بھی جب مکر پاک جاتے ہیں نا وہاں بھی دو دو دو دو تین تن کاتے ہیں اچھے وہ کھائی جاتی کیونکہ وہ بڑی لیکن میں ایک بات بولوں گی نا یہ بہت بڑی ٹھیک ہے بڑی بڑ بڑا بڑی بڑا میٹ کا پیسائے تو میں مطلب میں ایک میٹ پیس دو دفعہ کھا رہی تھی
مٹن مٹن مٹن کی تھ تھی یہ بیف نہیں تھا ہاں وہی ٹھیک پھر نکلے وہاں سے اور گا ہے
ہاں بڑیا کرھر د گا رہ ہی آ پ میں تو گھوم سکتی تھی میں تو میرا بس چلتا ہے میں بری قدل بھی جاتی آئی فلم کھا لی لیکن میرے کو بھا اتنا عجیب سا سااتھ تھا
تو کیا ہی کہہ سکتے تھے
ور نا ہم مطلب ہمیں ادھر آس پاس جیسے مارکیٹ تم لوگ کو نا درگاہ نزدیک ہمیں بھی مطلب یہاں سے نکل کے ادھر سے بحری قتل بھی ہے یا ادھر سے منر آباد یا لال چوک تک بھی جا سکتے ہیں لیکن اب ہمیں بند ہی ایسے ہیں وہ کمرو سے ہی نہیں م
وہی نہا کہاں نکلتے ہو آپ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آپ لوگ بند ہو گئے ہو شام کو صبح واک نہیں ہو سکتا شام کو کرو پر آپ کو تھوڑا مصروفیت ہوتی ہے تو کل تو آپ فری ہوں گے نا ہ کل تو آپ کا ٹھیک کل کا کیا ارادہ ہے آپ
بس آرام کریں گے اور کیا کریں گے
ہاں ت پ سے تو آرام ہی
اور کچھ کام ہی نہیں ہے کیا کریں گے کہاں جائیں گے کہیں
وہی وہ تو ہے اب پارچ ہی کچھ لگ جاتے تو اسی میں کچھ وقت دے دیتے پر پرچے بھی نہیں لگ رہے ہمارے تو اس سے اس سے بات کی فر آابی سے آپ نے
ہاں اس نے کہا میں نے کی بات اس سے لیکن کس بارے میں لیکن
پڑ چونک بارے میں جو ہمارے یونٹ ٹیسٹ ابھی نہیں ہو رہے ہے ہاں اس نے کہا اس کے سارے ہی بیٹھ رہے ہیں نا ان کو اپنی کچھ مسئلے چل رہے ہیں نا ٹیک ان کا جو سبجیکٹ پورے سبٹ مسلے چل رہےٹیک ان کو بہت س بچچے بول رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے
ہمیشہ
اص میں پتچھ کچھ بچوں بہت زیادہ بہت زیادہ غلطیاں ک نا
ہاں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہاں سارے امتحان ہی رک ہاں ہاں ہاں
وہی ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے
جی جی مجھے بھی لگتا ہے وہی ہوگا اور ان کی آپ نے بھی بہت کم کیا ہے نا تو اس لیے
تو ہے ہی وہ تو ہے ہی وہ تو پتا ہی ہمیں اچھا کیا کیا مے ہی ہاتھ میں سب ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو اب بولیے گا کہ ہو گیا جی جی
گیا مجھے لے کے
کیا آ گیا کرھر تو چلو پھر ہوتی ہے باز اچھا ہو گیا چلیے بیسٹھ